وعلیکم اسلام آپ ٹھیک ہو گھر میں سارے ٹھیک ہیں کیا حال ہے
الحمد اللہ میں بالکل ٹھیک ہوں آپ سناؤ آپ ٹھیک ہو آپ کے گھر پہ سب کیسے ہیں
بس کافی دنوں سے میں سوچ رہا تھا سب دوست مل کر کہیں پکنک کا پلان بنائیں گے روز کی پڑھائی اسائینگمنٹس اور روٹین سے تھوڑا بریک لینا بھی ضروری ہے
بالکل صحیح کہا آپ نے میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ کافی عرصہ ہو گیا ہے جب ہم سب ایک ساتھ کھل کر بیٹھے ہو اگر کزنس اور گھر والے سب دوست مل جائے تو پکنک اور بھی یادگار بن سکتی ہے
بالکل ہاں اسی لیے میں تم سے بات کرنا چاہتا تھا کہ ہم تم اور سارے دوست اور رشتے دار پلاننگ کرنے ہمیشہ اچھے آئیڈیاز دیتے ہیں چلو مل کر ایک زبردست پکنک آرگنائز کرتے ہیں
ضرور سب سے پہلے یہ ڈیسائڈ کرتے ہیں کہ انڈسٹی ہے
میرا خیال سے سنڈے سب سے سب کے لیے بہترین رہے گا اس دن اکثر کلاسس بند ہوتی ہے اسکولس بند ہوتے ہیں کالجز بند ہوتے ہیں اور ٹیوشنز بھی بند ہوتے ہیں تو اس کا مطلب زیادہ تر لوگ تو ہمارے فری ہی ہوں گے
مجھے لگتا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں
میں کزینس گروپ میں میسیج بھیج دیتا ہوں اور تم گھر والوں سے بات کر لینا
ادھر بھی وہی حال ہے ہر کوئی پوچھ رہا ہے کہ پکنک کہاں ہوں گی کہاں جائیں گے تمہارے تمہارے خیال سے کونسی جگہ سب سے بیسٹ ہے
اس سے کیوں بہت
ہاں
ادھر بھی وہی حال ہے ہر کوئی پوچھ رہا ہے پکنک کہاں ہوگی
تو اب لوکیشن ڈیسائڈ کرتے ہیں تمہاری کوئی پسند ناپسند تمہاری کوئی پسندیدہ جگہ
کشمیر میں اتنی خوبصورت جگہیں ہیں کہ ایک کو چننا مشکل ہے نشاد گارڈن شالیمار گارڈن دودھ پتری یوس مرگل مرگ پہلگام سب اپنی اپنی جگہ خوبصورت اور لاجواب ہے
مجھے دودھ پترى بہت پسند ہے وہا ں كى ہریالى ٹھنڈی ہوا اور صاف پانی دل کو سکون دیتی ہے
مجھے بھی لیکن گلمرگ بھی اچھا آپشن ہے
گلمرگ تھوڑا دور ہے اگر ایک دن کی پکنک ہے تو دودھ پتھر یا نشاط گارڈن زیادہ مناسب رہیں گے
صحیح کہا چلو سب سے ووٹ کروا لیتے ہیں
مبارک ہو سب سے زیادہ ووٹ دودھ پتری کو ملے ہیں
ایکسیلینٹ آ اگلا کام ٹرانسپورٹ کا ہے
کتنے لوگ ایکسپیکٹیڈ ہیں
ابھی تک لگ بھگ تھرٹی فائیو لوگ کنفرم ہے
تو پھر ایک منی بس یا دو ٹراولرز ارینج کرنی ہوں گی
میں ٹرانسپورٹ والے سے بات کر لیتی ہوں
اور بجٹ بھی کلکولیٹ کرنا ہوگا
لنچ اسنیکس اور گیمس کا خرچہ ملا کر دیکھیں تو پر پرسن کنٹریبیوشن ٹھیک ٹھاک بن جائے گا
ہاں اگر سب تھوڑا تھوڑا کنٹریبیوٹ کریں گے تو کسی پر بھی زیادہ بوجھ نہیں پڑے گا کھانے کا کیا پلان ہے
بریک فاسٹ میں سینڈوچز پیٹی جوس اور چائے
لنچ میں کیا ہے
وازوان اسٹائل کھانا مشکل ہوگا لیکن چکن بریانی سیلڈ رائتا اور کولڈ ڈرنکس پرفیکٹ رہیں گے نا
اور ایوننگ اسنیکس
چپس بسکٹ فروٹس اور کہواں
واہ کہوا ہ کے بغیر کشمیر کی پکنک ادھوری ہے انٹرٹینمنٹ کا بھی پلان ہونا چاہیے
کرکٹ بیڈمنٹن فٹ بال اور نیڈ گیم کیسی رہیں گی
بہت اچھی اور انتاکشیری بھی ہونی چاہیے
میں تو جیت جاؤں گی
ضروری نہیں
ڈن کومپیٹیشن بھی رکھے
وا اور بیسٹ گروپ فوٹو کے لیے بھی پرائز
یہ مجھے بہت پسند آتی
لیکن ایک بات یاد رکھنا
کیا
صفائی کا پورا خیال رکھیں گے پلاسٹک یا کچرا وہاں نہیں چھوڑیں گے وہ ہم ڈمپ کریں گے
بالکل نیچر کو صاف رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے
ہر گروپ کو ایک گاربیج بیگ دے دیتے ہیں فرسٹ ایڈ باکس بھی ضرور ہونا چاہیے
ہاں بینڈیجز اینٹی سیپٹک پین ریلیف
اور ڈرنکنگ واٹر ایکسٹرا سب نے اپنا کنٹریبیوشن بیچ دیا ان کو پولائٹلی ری ریمائنڈر بھیج دو ڈریس کوڈ بھی ہونا چاہیے
بہت سمارٹ لگے گا گروپ فوٹوز بھی خوبصورت آئیں گی
اور فوٹوز برابر گروپ میں شیئر کرتی ہوں
ٹائم کیا رکھے
صبح سات بجے
جو لیٹ آئے گا
بالکل ٹھیک سب کو اپنا آئی ڈی کارڈ اور ضروری سامان لانے کے لیے بھی کہہ دیتے ہیں ہاں
جی موسم صاف ہے صرف ہلکی ٹھنڈی ہوا چلے گی
مطلب پکنک کا مزہ دگنا ہو ہمیں لگتا ہے یہ پکنک صرف
بالکل ہم سب مل کر یادگار لمحے بنائیں گے جو ہمیشہ یاد رہیں گے
میں تو ابھی سے اسائیٹڈ ہوں
میں بھی بس دعا ہے کہ سب کچھ پلاننگ کے مطابق ہو تو پھر فائنل سے ٹرانسپورٹ اور فوڈ آرڈر کل تک کنفرم کر لیتے ہیں
ڈن اور پھر سنڈے کا انتظار
انشاء اللہ یہ پکنک آز گھر والوں کی زندگی کی سب سے یادگار پکنک ثابت ہوگی
بہت اچھی بات ہے آج صبح ٹرانسپورٹ والے کا فون آیا تھا منی بس صب سنڈے صبح سات بجے بالکل ٹائم پر پہنچ جائے گی
ماشاء اللہ میں نے بھی اس کیٹرنگ والے سے بات کر لی ہے بریک فاسٹ اور لنچ دونوں ٹائم پر مل جائیں گے
گریٹ چلو آج شاپنگ بھی کر لیتے ہیں پھر
بالکل سب سے پہلے ڈسپوزیبل پلیٹس گلاسز اور ٹشو پیپر لیتے ہیں
بالکل انوائرمنٹ کا خیال رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے
فٹ بال بیڈمینٹن
اور کرکٹ کا بیٹ اور ٹینس بال بھی
ہونے والا ہے
پکنک کا مزہ ہی تب جب ہے جب ہر کسی کے لیے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہو
بالکل
یہ دیکھو کتنی اچھی کوالٹی کے فٹ بالس ہیں
ایک ہی کافی رہے گا ساتھ میں بیڈمنٹن کا سیٹ بھی لے لیتے ہیں
اور ایک اسپیکر بھی ارینج کرتے کرتے تاکہ سف روڈ پکنک دونوں میں پلاسٹک دونوں میں میوزک کا مزا آئے
ہاں لیکن ولیوم اتنی نہ ہو کہ دوسرے لوگ ہو
اگزیکٹلی صحیح بات ہے
فوسٹ ایڈ باکس بھی کمپلیٹ کر لیتے ہیں
بینڈیج اینٹی سیپٹک کاٹن پین رلیف اسپرے او آر ایس اور بیسک میڈسنز سب لے لو
ہو گیا
ہاں الحمدلہ شاپنگ مکمل ہو ہوگی الحمد لہ
اب بس سنڈے کا انتظار ہے
ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور موسم بالکل صاف ہے
واہ تم تو وقت کی بہت پابند ہو
اور تم بھی آج سرپرائزنگلی لیٹ نہیں ہوئی
آج پکنک جو ہے
دیکھو کازن چور گھر والے دوست بھی دھیرے دھیرے آ رہے ہیں
سب وائٹ ٹی شرٹ اور بلیک لوور میں بہت اسمارٹ لگ رہے ہیں
گروپ ڈریس کوڈ کا آئیڈیا واقعی زبردست تھا
چلو اٹینڈنس لگا لیتے ہیں
ٹوٹل چھتییس لوگ آ گئے ہیں
ایکسلینٹ اب بس میں سامان رکھ دیتے ہیں
فوڈس باکسز کیئرفلی رکھنا
اور فٹ بال اور اسپورٹس آئٹم الگ سائٹ پر
بس چل پڑ بس چل پڑ چلو یہ
سفر کی شروعات ہی اتنی اینرجیٹک ہے
چلو پہلے گروپ سیلفی ہو جائے
اسمائل
سب ہنس پڑھتے ہیں سیلفی بہت اچھی آئی
اب ا انتاکشری شروع کریں
یس بس میں حسی مذاقس کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے ہر طرف خوشی کا ماحول ہے کسی نے مزہ یا بات سنائی تو کسی نے پرانی یادیں تازہ کر دیں
دیکھو باہر کا منظر کتنا خوبصورت لگ رہا ہے
بس میں ہر ہریالی کھیت پہاڑ اور بہتی ہوئی ندی سبحان اللہ ماشاء اللہ
کشمیر واقع جنت جیسا لگتا ہے
اسی لیے لوگ دور سے یہاں گھومنے آتے ہیں
واہ یہاں سے پورا ویلی کا نظارہ دکھتا ہے
چلو آپ سب گروپ فوٹو لے لیتے ہیں یہ فوٹوز ہمیشہ یاد رہیں گے
بالکل
بس یہ خوبصورت جگہ رکتے ہیں اور جہاں ہم چائے پیئیں گے کچھ یاد کریں گے
چلو سب بریک فاسٹ کر لیتے ہیں
سب آپس میں بیٹھ کر بریک فاسٹ کرتے ہیں ہنسی مذاق اور باتیں چلتی رہتی ہیں
کیا واہ چائے کی خوشبو ہی الگ مزہ دے رہی ہے
دودھ پتری کا مزہ ہی کچھ الگ ہے ایسا لگتا ہے جیسے اس کی حسین وادیاں ہمارا دل کو چھ ہو رہی ہے
کچھ ہی دیر میں ہم دودھ پتری پہنچ جائیں گے
ہم پہنچ گئے یہ کتنا مزہ ہے کتنی خوبصورت جگہ ہے
واہ ندی کا پانی کتنا صاف اور ٹھنڈا ہے
اور کھلے میدان کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں
چلو آپ پکنک آفیشلی شروع کرتے ہیں
چلیے ٹھیک ہے بیٹھو کھانا کھاؤ اس کے بعد ہم کھ کھیلیں گے کودیں گے ناچیں گے گائیں گے موچ کریں گے
آج کا دن واقع یادگار بننے والا ہے
اس کے بعد پھر گھومنا ہے کھیلنا ہے کودنا ہے عیش کریں گے اور کیا
سب کے چہروں کی مسکراہٹ ہی سب سے بڑی
مجھے لگتا ہے ہر رو ہر سال ایک نہ ایک گیٹ ٹوگیدر تو کرنا ہی چاہیے
اور اسی خوشی کے ماحول کے ساتھ سب لوگ پکنک کے اگلے حصوں کی طرف بڑھنے لگتے ہیں
سب لوگ کھلے میدان کی طرف جاتے ہیں ہر یا ہر ہر طرف تالیا اور خوشی کی آواز گونجتی لگتی ہے دونوں ٹیمز پوری محنت اور اسپورٹس مین شپ کے ساتھ کھیلتی ہیں
چلو
چلو اپنا خیال رکھنا اور گھر والوں کو بھی میری طرف سے دعا دینا اللہ حافظ
اللہ حافظ